اللام علیکم بس اب یہ دیکھتے کہ تھوڑا مزہ آنا ہے اور خرید بھی ہے جی الحمد للہ کی جےت سو آاب
بس ہم بھیکھہ گئے سے اللہ کا گئے میں
اچھا بس یہی چ اور تیاری وییاری نہیں ہوئی ال و ن بنا نہیں
نہیں ابھی تو نہیں ہوئی ابھی جس چائے پی کے ٹھ ہیں
اچھا چائے پ گا بٹے دن بھرد ویرے ج کیا
دن میں سوئے تھے پھر ابھی سکسو کلک پہ اٹھے تھے
جی جی الحمد للہ الحمد للہ نمج زرا پڑنیچ کیہ عبادت پہلے ہے ج تو رسک د رہا ہے تو کھان کھلا رہا ہے ے کہ مطلب فر مانی کےسے زدہ م جی جی بالکل بکل مطلب یار آ کی لائف مجھے اچ اچھی لگی مطلب تین برس ہو رہے ہو پھر ابھی اٹلو
کیا کرے
جی صحیح ہے ہاںر
تو دن میں تو سونے کی جگہ پڑتی ہے
بالکل دن میں ہی دیکھو بارہ ساڑھے بارہ بجے جی آپ کو نا نیند آنے لگے
نہیں نہیں دو ڈھائی بجے کے بعد سوتے ہیں
اچھ آپ ڈائی بجے سوچ میرا بتا رہا ہوں مطلب بارہ ساڑھے بارہ بجے نکل جاتی ہے ہے نا تو اس میں کیا بولتے ہیں میں سوتا نہیں ہوں ایے تو کیونکہ میرا کیا شوق کا کام ہے تھوڑا اس وجہ سے لیکن کبھی کبھی اتنی گہری نہیں رہتی ہے میں ابو سے بولتا ہوں ابو آپ تھوڑا بیٹ جاؤ میں تھوڑا آرام کر م آدمی متل ایسی نیند لگتی کہ مطلب
ہاں ہاں نہیں دن کا ٹائم ہوتا ہی ہے اس سمے تو کسٹمر وغیرہ بھی اتنے نہیں آتے
ہاں بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح کہئی ہے لیکن پھر پھر نماز گڑھ ٹائم ہو جاتا تو وہ مطلب فکس تین بجھے یار نماز پڑھنی ہے تو پھر اٹھنا پڑتا ہے مطلب اب ابھی بہت حالت ٹئی
ہوں ہ ہ ہ سی سی بات ہے
ب پار دکان ہی بندیں گئے دیا جی جی جی ٹھیک ہے اور بتائیے کہ سنے میںے میں گ کا لیا سب
کھانا وانا تو آج کل سمپل ہی چل رہا ہے گرمی ہے تو پانی سے ہی پیٹ بھر دے گئے ہم تو کھانا کم ہی کھایا جا رہا ہے
پانی سے پیٹ ب
ہ وہی ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہے تو پانی زیادہ پیا ج جائے گا پانی پیا جائے گا تو پیٹ فل ہو جائے گا تو ایک ہاتھ روٹی اور سبزی ایسی تھوڑا بہت کھا لیا
آپ کسریپی ہے اچھا اچھا ہاں مط ہلکا کھانا کانا چاہیے بھی صح
ابھی تو گرمی کا ٹائم ہے نا تو کھانے میں احتیاط برتنا ہی پڑے گا ہمیں ہ
ہم سے
ہ سی بات ہے جی بالکل ہ
کم کھا لو زیادہ کھؤ گے تو پھر وہ بتا دے گا اا کیا ہوگ آتے ت جوتی ہ چیک بریے
ہاں
جیسا کوئی بھی چیز لے لو فون لے لو کھانا لے لو جسے گھومنا لوں ائم برباد کرنا آپ نے جس چی جی کلی وہ آپ کا ونااش ہے وہ آپ کو ختم ہی کرے گی
ہوں
ہر چیز میں احتیاط ب تو کھانے سے بھی احتیاط برت تھوڑا وقت کا بھی احتمام کرو
صیح ہے
کیکہ اصل جو آپ جو میرے ب تا ہے ایک جو یہ پانی والا جو بتایا کہ یار پانی بہت ضروری ہے بی اس وقت
ہوں وہ تو ہے ہی ہوں ہ
گرمی میں تب بصل اہمیت پتا چلتا
ہاں ہ سی بات ہے ہوں ہ ہ ہ
پتا چلتا ہے کہ پانی کی کیا قدر ہے
کیا کہتا گ ایک بگ انسان بھوکا کہہ لے گا لیکن پانی کے بنا نہیں کہ سکتا ہے ہ ہ ہاں سکتی ہو تو ہم ٹچ بھی نہیں ٹچ بھی نہ کریں پانی کو
تو بائیس دن سب یار جرا میں جاؤ پڑے
ہم تو خود غسل خانے میں جب ہم جائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں پانی کا اگر وہاں پہ رکھا ہوا ہونا چاہیے گیزر اگر جہاں پہ نہیں ہوگا پھر ہم تو سردیوں میں جائیں گے ہی نہیں ادر تو پھر اس کے بعد یا تو پھر بڈ پ جا چے مط گ پانی ہمیں چاہیے یہ سب بھی میں کوئی جیس کئی لو ہوتے نا ٹھنڈے پانی سے ہی جیسے رننگ واٹر آ گیا ایک دم فریش تو اس سے نہا لیتے ہیں لیکن نہیں ہمارا ایسا نہیں ہے ہمیں گرم پانی ہی چاہیے بھلے ہم اس کو اتنا گرم ایک دم باڈی جلانے والا نہیں کریں گے مل جائیں گے ہم اس کو اپنے گ ھنڈات لیکن چاہیے گرم پانی لیکن کہتے ہیں اتنے گرم پانی سے سے بھی نہیں نہانا چاہیے یہ وہ ہے لیکن س ہ م میں اچھا ہی لگتا پگنگنے پانی سے نہانا ہ ہ ہاں وہی ہے اچھا
ہاں ب
اور اور سنائیے کیا چل رہا ہے اھر
ا بس کچھ نہیں چل رہا ہے ابھی تو شام میں بس بیٹھے ہیں ٹہل رہے ہیں
ہوں ہ ہوں ہ ہ شام کو تو تب بھی تھوڑا بہت باہر کا موسم تھوڑا سا صحیح لگتا ہے سورج جلنے کے بعد لیکن دن بھر تو ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے ہیں بالکل
بالکل بالکل تو یہ صحی فرمایا کیا کر سکتے ہیں بس یہی ہے کہ احتیاط برتیں تھوڑا انسان
تین مہینے تو ہمیں اب جھیلنا ہی ہے اسے پھر تھوڑا سپٹمبر مٹ سے صحیح ہونے لگے گا مج پ موسم
بالکل بالکل ابھی کیا موسم چینج بھی ہے نا تو اس لیے بھی دقت آ رہی ہے بہت
سمبوگ صحی تھا کل پورے دن بادل ہی تھے تو دھوپ نہیں تھے تو کل تھڑا آپ سے باہر نکلنے کو من کر گیا تھا تھا لیکن آج پھر وہ ایس کر ہو گئی ٹھیک ہے ایک تو تھوڑا سا پہاڑوں میں پہاڑوں میں بارش خوب ہو گئی ہے تو تب اس وجہ سے تھوڑا سا بادل ادھر بھی لگ جا گا
بالکل بالکل بالکل صحی فرمایا آپ نے اب موسم کا تو دیکھو کیا ہی کر سکتے جیسا ہے جیسا سامنا کرنا پڑے گا اس کا اپنے ہاتھ میں ہوتا تو اپن ہے نا اگر مطلب ہے نا جینے نہیں دےتا اپنی انسانوں کو
وہ وکو یہ صحیح فرمایا آپ نے یہ ایک دم صحیح کا کیونکہ اللہ اپنے حساب سے دنیا کو چلا گیا تو وہ وہ زیادہ بیٹر ہے تبھی چل بھی پا رہی ہے دنیا کیونکہ سب اپنے اپنے من کے ہو جائیں گے تو پ لیے چلنا اسمبھو ہے
سمبو ہی نہیں کیونکہ اپن دیکھتے ہیں ایک شادی یا فنکشن کرتے ہیں اپن تو مطلب سب کی الگ الگ رائےتی دیر خان بھی بننا چاہیے کھانے میں ایسا ہو گیسٹ اس طریقے کیس آئے دلہن کی انینٹری ایسے ہو مطلب سب کی الگ الگ رائے ہوتی
شادی میں تو چلو بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں ایک فیملی میں چار ممبر ہوتے ہیں اس میں دیک لو تم کت دقت ہو جی وہ کہے گا میں نہیں یہ کھا وہ کہے گا میں نہیں کھاتا وہ کہے گ میں نہیں کھاتا بڑی دقت ہو جاتی ہے ہ
وہی تو اگر اپنے میں ہات میں نظام ہوتا تھا اپن کسی کو برسات پسند ہے کسی کو سر بھی پسند ہے کسی کو کورا پسند ہے
وہی تو ہاں اب ایک وہ ہاں ریلس آئی تو تھی ایک بار ہم نے اللہ سے دعا کری تھی سرد میں کہ پانی گغم دینا انہوں نے ہماری ہوا اب گرمیوں میں قبول ک
پدناکس تاریخ
گرمیوں میں گرم پانی دے دیا ٹنکی کا کام پانی کا کم ہو گیا تو تب کہتے ہیں کہ سردیوں کی دعا گرمیوں میں قبول ہوئی ہماری اللہ سنتا ہے اللہ ک دھا ان دگ نہیں ہے
وہ بھی مطلب تھوڑا تو سا
ہاں ہاں ج
یہس ج پے د دیں گے تو قدر نکلو گے تم پانی کی پھر دیکھو سردی میں ٹھنڈا پانی ہوگا تو انسان کم ویسٹ کرے گا ہے نا اور گرم ہوگا تو زیادہ پاگاف پھر گرمی کا بھی یہی نظام ہے اگر ٹھنڈا ہوگا تو زیادہ
بالکل یہ صحیح فرمایا آپ نے جی جی ہ
چڈے گ لی اللہا ایسا کرو ہے
ہاں ہاں جی ہاں جی ٹھیک ٹھیک چ
یہی یہ بڑھیا ہے اللہ نے نجان چلا رکھا ہے
ہاں جی ہاں جی ہاں وہی تو کیونکہ انسان کو تو سمجھ ہے نہیں وہ اپنے حساب سے چلتا تو اور وہ ہوتا
انسان میں
ہ ہاں وہئی
ہاں
طبیعت صحیح ہے ہاں ابھی تو صحی ہے فی الحال وہی جولائی اگست میں تھوڑا سا دقت رہتی ہے جب بارش وارش ہو جائے گی تو اس سے پھر کوڑ ہونے کا تھوڑا سا خطرہ رہتا ہے اگر ہم فریج کا پانی پی لیتے ہیں تو حالانکہ ہم تو مئی جون تک ہی پیتے ہیں جولائی سے ہم پینا بند کر دیتے ہیں بٹ کب جیس سے باہر سے آؤ تو ایک دم نا تو فج کا ہم تھوڑا سا ملا کے پیتے ہیں ہاں تو وہ ایک دم سے ہمارے سر پہ چڑ جاتا ہے وہ تو جولائی سے تو ہم فریج کا پانی پینا بند کر دیتا ہیں
ہاں صحیح ہے ویسے اس کو کم کر سکتے ہیں نا بن ٹیمپریچر اس میں آتا ہے سی
ہاں وہ تو ہے لیکن فچ کا ایک دم سے نی پینا چاہیے کہتا ہے نا کہیں سے باہر سے آؤ تو ایک دم
ہاں وہ تو ہے احتیاط تو برتنا پڑتا تھوڑا جی جی یہ کہ جیسے آپ باہر سے آ رہے ہو تھوڑا پسینہ وغیرہ سکھاؤ پھر اس کے بعد
ایک دم نہانا بھی نیچے کہتے ہیں نا ہ ہ ہاں بچے تو مانتے نہیں ہیں جیسے اسکول سے آئ گے ترن گسل خان میں گھس جائیںے نانے آگے بائی تھوڑا سا پینہ سکھا لو پہے پے جاؤ لن مانتے کہیں بس ب ایک تو گرمی سے آتے ہیں ایک دم سے گ ل خانے میں ہی گھستے ہے اور گھنٹوں تک وہی بیٹھے گیں گے ہاں یہ تو ہے لیکن ہمیں تھوڑاتا ہے نا پسین س کھانے کے بعد ہی ہمیں نہانا چاہیے لیکن بچوں کو نہیں لگتا یہ
اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے ان شاء اللہ پھر بات ہوی اللہ حافظ
حافظ
کوول کٹ کرنے ہو
جی
کول کٹ کرنا کول کٹ نہیں ہوا